ہلولو السلام علیکم بھای جحمد بھائی کیا حلبا ہاں بائی ٹھیک ہ بھائی ہاں ٹھیک ہاں بھائی گھر میں سب ٹھیک ہے بھائی آپ سنو آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے بھائی ہاں بھائی سب ٹھیک ہے آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے ن حال میں سب ٹھیک ہے بھائی
ہان ن حال میں بھی سب ٹیک ہے
ہاں بھائی مجھے ایک بات بولو بھائی آپ کو یہ یہ نہیں ہے یہ نا کیا بولتا ہے یہ کون سا جانور اچھا لگتا ہے آپ کو کون سا
جانور مجھے مجھے ہارس اچھا لگتا ہے بھائی
ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ ع اورور بائے
ہاں بھائی ہارس میں ایک لوتا بھائی اپنے گھر پر رکھتا بائی میں ہارس
بھائی مھے بوڑا ایک بات ہم کیرم بورڈ کب پکڑیں گے آپ رار سے
ہاں بھائی پک دیں گے بھائی کال ہی پک دیں گے کیرم بورڈ کیا بولتے ہو پھر میں گھر پر رکھوں گا اس کررم بورڈ کو بھائی
بائک کال نہیں کال وہ آفس جا رہا ہے اسے اسنا بھیجتا ہے وہ آفس کی تیاری کر رہ
اچھا بھائی وہ آفس بھی جاتا ہے بھائی وہ کدھر آفس جاتا ہے
کل سے جانیں گے کل سے جانا اذان ال ابر کو
اچھا بھائی آفس جانا ہے کل سے اذان ابر کو یہ تو پھر تو ٹھیک ہے وہ تو پھر وہیں سے کمائی کریں گے
بھائی بئی نہ بھائی اگر شام کو مجھے لگا نا وہ گھر میں ہے مجھے پتہ چلے گی نا اندازے سے
ہاں بھائی بھائی پتتا تو چلے گا وہ گھر میں آ گا وہ شام کو آئے گا گھر پہ تو پھر شام کو ہی لائیں گے نا ہم کرم بورٹ
وہی نا وہی نا اگر وہ اذان کے ساتھ گیا پھر گھومنے تو پتا ہے نا تو نے تو توتنا سیدھے کال نہیں کر سکتا ہوں مجھے کیا رامم بول
ہاں بھائی آ کو لڑائی ہے نا اس کے س وہ تو مجھے پتا ہے بھائی اسکوٹی
اگر میں اگر میں اس کو کروں گا سیدھے کال مجھے کیرا بورڈ دے دو وہ اس کو لگے گا میں سیدھے اپنی چیزیں مانگ رہا ہوں آیا سمجھوائی
ہاں ہاں
اس کو انڈائریکٹلی بولنا ہے کیا ن بولنا مطلب کہ اس کو سامنے دیک بولنا ہے ٹھیک ہو بول تو بولنا علاج تو بولنا مجھے جو کیا نام بورڈ
ہاں بولوں گا میں سیدھے اس کو بول سیدھا اس کو کیرم بورڈ ضرورت ہے اس کو کھیلنا ہے بٹ تو کیا بول رہا ہے انڈائریکٹلی پتا سیدھے پتا وہ میرا کیرم بورڈ وہ کیا بتائے گا اسے وہ بولے گا اچھا لے لو کو وہ باہر بھی گر جائے گا وہاں سے
بھائی پاگلوں سیدھے نہیں بول سکتا ہوں میں بھائی اب کیوں
بھائی کیوں نہیں سیدھے بول بھائی کیا بولتے اس سے میرا کیرم بورڈ ہے اس کو کیا جائے گ وہ بتائے گا اچھا یہ یہ لے گھر اپنے کیرم بورڈ فکر میں کیا کر رہنا ہے کیا بولتے ہو آپ
نہ اس کے گھر میں کیا کرنا ہے مگر بائی مسئلہ یہ ہے نا اس کو میرے دوست اگر میں نے اس کو بولا کیرا مرچا لیا اس کو اس کو لگے گا میں نے آپ کو کے گھر سے کیا بول لو آیا سمج
اچھا اچھا بھائی بھائی آ گیا سمج بھ
ہاں بھائی اسی لیے اس کو تھوڑا آرام سے بولنا ہے
ہاں بھائی
اس کو ابھی مجھے اس کے سھ لڑائی جتی ہے عام دن میں
ہاں بھائی مجھے پتاہ ہے آپ کو اس کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے بہت تیز لڑائی چل رہی ہے بھائی کی لڑائی نہیں کرنی چاہیے جتنی آپ کرتے ہو
مجھے میرے گھر والوں کا اذان کے س لڑائی ہو گئی
سان کے سات کی لڑائی ہو گئی بھائی
وہ اسی پر ہو گئے نا پھر آبرار کے ساتھ مطلب کہ آزاں ابرا نے پھر آزاں کی لیے میر سےا لڑائی کیا ہے سمج
اچھا بھائی بھائی بھائی یہ بات ہے لڑائی کس بات پر ہوئی اذان کو آپ کے ارولوں کےص س
کیا ہو گ آپ کو پت ہے وہ آتا ہے نا وہ سینڈوچ کا وہ ٹوسٹا نا ٹوسٹ
ہاں بھائی
میری مامی نے لایا تھا گھر کے لیے ٹوینٹی ٹو ہنڈریڈ کا
اچھا اچھا
وہ وہ ہے نا اچھ سستا متنا ہے
نہیں نہیں س
تھا ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے لیا تھا نا آزان نے آزادی کو گھمایا
اچھا
کیا گھمایا تو اب جب میں نے سنا راجہ نے گھمایا تو میں نے سوچا میں خود سے کچھ فلم بچاؤں گا تو مگر دیکھا اگر میں اتنامجھے ماں نہیں کچھ کرتی آپ سمجھ رہے ہو بات
ماں کچھ نہیں کرتی وہ بہت تو الگ ہے بھائی
مگر وہ مامی کاکام بھائ مامی کےیہاں کوئ ا رہا ہے نہ سمجھ
ہاں ہاں بھائی مجھے سمجھ آ رہا ہے بھائی
بار بار بول رہی تھی اس کا اس کو بولا اس کوبولا ہاں ماما نے کیا پرسو ازان کو فون بولا میں نے ما ما بولا میں نہیں مانگ پاؤں گا نارملی خود فون کرو بولا ہمیں ضرورت ہے نہ کچھ بد لہ تو اذان کو کیا ازان ازان بولا کوئی بات نہیں ہاں آذان بولا کوئی بات نہیں تو میں دوں گا ایک دو دن میں پس ماما نے بولا کوئی بات نہیں میری جان تو میری مما اس کو چوری چوری بولا دوسرے کمرے میں سستے آتے بہت سستے والے وہ تواب کس کو پتا چلے گی میری ایسے ہی بولا
اچھا اچھا
پھر اور یہ لاؤں گی میں خدٹوسٹ آپ کو بولوں گی اس نے لایا مما نے کتنی آپشن دیے اس سے زیادہ کچھ اس سے زیادہ کچھ کر سکتی تھی میری ماں
ہاں بھائی اس وقت
ا چھا کل کل کل آ ٹھ دس مہینے دس دن پرانی بات اہ اس کو کیا معنی مگر میں ادھر ہی تھا مطلب کہ میں فون دیکھ رہا تھا مجھے نہیں پتا کیا ہاں بھائی مجھے نہیں پتا ماں نے اس کو فون کیا آپ کویا سمجھ
ہاں ود
میں مما اس کو بول رہی ہے اس کا تو مما نے اس کو بولا آپ روز یہ بولتے ہو تو اس میں لیا تھا میرے مامو کا جوتا بھی جوتا دو ہزار کا ہے
اچھا بھائ جوتادو ہزار کا ہےبھائی
مجھے بولا تھا میں ہزار روپئے دوں گا جوتے کو میں نے بولا تھا ہزار نہیں تو یہ میرا سو ہی ڈال وہ مجھے بول ر ہاتھا پانچ سو روپے دوں گا جوتے کو
اچھا پانچ سو روپئے دے گی
کو بولا نہیں پانچ سو کم ہوگا ہزار دے دو
ہاں بھائی ہزار دے دو ہاں وہ بات بھی ٹھیک ہے بھائی وہ بات بھی تو ٹھیک ہے نا بھائی ہاں بھائی وہ بات بھی ٹھیک ہے
مجھے پیسے مانگتا تھا نا
ہاں
وہ کو ن نہیں پتا تھا وہ اذان کے لیے تو اب اذان کو میں نے بولا اچھا یہ میں نے اس کو بولا پانچ سو دینا تو ہے نا ٹھیک
ہاں وہ ٹھیک ہے بھائی
سوپی نہیں دیے تو سین ہو گیا یہ کہ
سین ہو گیا تھا بائی آ تو بتایا ہی نہیں بھائی یہ سین ہو گیا ہے بھائی میرے کو بھائی
میں نے ماموں کو اپنی جیب سے پانچ سو روپئے دیے
اچھا ماموں کو اپنے اپنی جیب سے پانچ سو روپئے دیے اچھا بھائی اب تو بڑے امیر بندے ہو
مجھے طر سے ٹائم ہو گ ب میں نے اظم کو بولا تھا جب آپ تجھے فائیو ہنڈریڈ ہ گے مجھے دینا
ہاں بھائی
نہیں کیا مجھے بلاؤگا کوئی بات نہیں بولا نا
ہاں
ہو گیا مسئلہ ختم تو میری ماں نے اس کو گال بھی بولا شوز بھی اپپ نے لیا تھا
ہاں بھائی
کچھ نہیں بولا تھا پلیز آپ کر رہے تو اس کو اسی پر اس نے کچھ ٹائم بد مجھے فون کیا دیکھو مجھے بت کیا مجھے بول رہا ہے
ہاں بھائی
یہ بول رہا ہے یہ جوتا اپنا واپس لینا
اچھا اچھا
دو مہینے ہو گئے تین مہینے ہو گئے اسے لگ بھگ عید کے آپنا چھوٹی عید کے بعد چار مہینے ہو گئے ب اس وہ جوتا فائدہ یا کچھ نہیںنے کہ تم بھی بولو
نہیں نہیں نہیں کچھ فائدہ ہی نہیں ہے اب
تو اور بول رہے ہیں میں کل پیسے ڈال دوں ہاں تو اسی لیے
یہ بات ہے تو آپ کو پتا ہی نہیں چلا وہ جوتا بھی بول رہا ہے آ ج لے جاؤ میرے گھر سے جوتا ب کیا کیا بتے وہ تو آپ دوست تھا بھائی اچھا وہ تو آپ کو بھائی بولتا تھا بھائی
بھائی وہ ابھی بھی بھائی بولتا ہے مگر تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈ اس کو لگتا ہےتا ہے اس کو لگتا ہے گھر والوں کو میں نے ہی بولا ہے اس کو جوتی کتنا چلو آیا سمج
اچھا بھائی
مگر میں نے مت بولا ہے اب کو پتا ہے نا تو اب اس کو تھوڑی سی م میں نے اس کو بلا س میری بات پر پرسو میں نے اس کو بولتا بائی مجھے نہیں چا جوتا میں نے تمہارے جوتے کے پیسے دیے م
اچھا بھائی موم کو دے جوتے کے پین سے تو اچھا بھائی وہ وہ سے دکھا رہا تھا لیپ ٹاپ
ہاں میں نے اس کو ب نہیں چاہے تو میں نے کال کر کی تب سے اس کال
نہ آپ نے کال کی نہ اس نے کال کی تو ہو گئی بات چیت ختم تو
وہ مجھے کتنی کال کرتا ہے آپ کو خود پتا ہے
ہاں بھائی مجھے پتا ہے وہ بہت کس کرتا تھا بھائی
یا ابرا کتنی کالس کرتا ہے
ہاں بھائی ار سب اب تو ار کیسے لڑائی ہوئی یار
بھائی ان نے پرس سے ایک کال نہیں کی
ہاں بھائی بھائی وہ ہوتے ہیں نا دو اگلے بندے ہیں نا وہ پھر لوگ نے ایک دوسرے کو کان بھرے ہوں گے نا ان لوگ نے ایک دوسرے کو کان بھرے ہوں گے نا وہ ایسا ہے وہ ایسا وہ یہ کرتا ہے میں نے گھر والول ایسا ہوا وہ ہو گیا کریں گے ڈسکس وسکس اچھے سے پھر کہیں گے غیبت وہ لوگ مجھے پتہ ہے نا جیسے ہم نے دیکھا نہیں ہے بندے کیسے جب وہ ملتی ہے میں فلم تو پھر وہ کرتے ہیں ہاں بائی ہاں ہاں بھائی اب کیا وہ کال وال نہیں کریں گے آپ کو مجھے لگتا ہے لگتا ہے وہ بولیں گے وہ ایان ادھر سے کرے گا میرے کو کال
نہیں بھائی مجھے ہو گئے تھا بائی اصلی مجھے اذان کے ساتھ ہو گئے لاسٹ ٹائم پرسو یہ ریسنٹلی کی بات ہے
اچھا بھائی اذان کے ساتھ ہو گئی ہے آپ کو لاسٹ ٹائم
کیا ہو گیا میں گیا اویس و نے مجھے بولا چائے لانے چائے پکڑنی دکان والے سے والے سے تو اذان کر رہا ہے سبران میرا اچھا دوست ہے نا
اچھا سبران آپ کا بہت اچھا دوست ہے
ہاں بھائی وہ کر رہا ہے میری باتبران سے دیکھو بھائی فار ایگزامپل آپ میرے پیچھے بد کر رہے ہو گے میں آؤں گا آپ چپ کرو گے کرو گے نا مجھے مزہ پتہ چلے گی آپ نے میری بات کی ہوگی
ہاں بھائی
وہ وہاں سے ہی بول رہا ہ میں نے آپ کی بات نہیں کی وہاں سے نا مجھے شک ہو گیا نا میں نے نے اسولا میری کیا کو سار جانا میں نے اس بولا زیادہ اس کو بھی غصہ چڑھا وہاں سے تو
بھائی
کس کو باہی
ہاں بھائی بھائی جس کی بات آپ کر رہے ہو بھائی اور بتاؤ بھائی یار کیسا حال چال چل رہا ہے اب اس وقت ہلو بھائی کیسا حال چال چ رہا ہے آ کیا چپ کر کے بیٹھے ہو بھائی
سوری سور ساریی بس ساری
ہاں بھائی سوری سوری نہیں کرنا ہوتا ہے چلو بیٹھو آپ بھی خدا کے حوالے میں میں بھی بیٹھتا ہوں
ہاں بھائی
ہاں بھائی بھائی آپ بیٹھو اب بھی میں بھی بیٹھتا ہوں اچھے سے آپ ملتے ہیں اپد پھر ٹائم اور آپ بھی بیٹھ ٹھیک ہے بھائی آپ بھی بیٹھو میں جاتا ہوں
کل خود کا